السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ کی کیاستے
ہاں ٹھیک
گھر پہ سب ٹھیک ہو
ہوں
اور کیا کر رہاے ہو
کچھ نہیں سو رہے تھے
اچھا اچھا ٹھیک ہے اور
اور سب تو گئے ہیں گھر والے کہیں اور ہم اکیلے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ابھی کہیں گیا مارکیٹ میں
ہاں ہمنٹی چ ہی پنے تھ میں نہیں پی تھی مطلب بپ کی سب پی رہے تھے
ھمم
ان کو بھی کہیں جانا
کہاں جانا ہے
میر کو بھی مار کرتا نے پوچھ ل
ہاں
میں کام کر رہی تھی
اچھا ہاں دنیش بھائی آتے ہیں چائے پین
ن نس نسان تھا
اچھا
جی
کیوں وہ باہر ہی پی لیتے ہیں کیا
نہ نہ وہنےتیے م ہی مھا ب میںتی بس تو معافی کیا ت ہاں صبح بقی آپ کیا کھاتے ہیں پھر اس چ مطلب جیس ہم چاہتے اور آپ کیا کہتے
مجھے پہلی چیز بھوک نہیں لگتی اس ٹائم اور اگر ہلکی بھوک لگتی ہے تو برداشت کرتے ہیں کیونکہ مجھے شام کو جلدی کھانا رہتا ہے
ممم ممم
ہاں
ہاں باب سری ہے
ا زیادہ بڑھ لگتے ہیں ہلو
ہاں ہاں
میں نے کہ اگر زیادہ بھوک لگ گ ہے
تو پھر کچھ کلاتے ہیں سموسے وغیرہ سموسے چاؤمین فرائیڈ رائس رکھایا میں نے
ہاں رمی تھا
نہیں
اچھا
آ م دو بدٹ
جی
آج پت نہیں تمہیر کھانا کھانے کا من نہیں اتنا
کیا ہے
آج میرا کھانے کھانے کا من نہیں تھا
مجھے لگا کھانا بنا ہی نہیں رہ
نہیں کھانا تو بنا ہے صبح مما لوگ جا رہے تھے کھانا بنا کے گئے وہ وہ تو اتنا کھانا بنا کے شام کو بھی کھائیں گے کل بھی کھائیں گے تب بھی نہیں ختم ہوگا
مطلب وہ بھاابھی بھاب بھی گئی ان کے ساتھ
سب سب سب گھر پہ صرف میں ہوں چھوٹا والا بھائی ہے وہ بھی کہیں گیا باہر
اچھا ٹھیک
ھمم
وہ واپس نہیں آئ گی ویسے کہاں رہتے ہیں وہ
کون
ہل
ہ ن م تو م سے بہت دور رہتی ہیں یہاں سے ہے س سم تھنگ سیونٹی کلو میٹرس
تو میںن تٹی
سیونٹی ستر
اچچ
ہاں
تو وہ سب کیوں گئے مطلب کوئی وجہ
میں اسے گھومنے گئے اس کو خالہ کی بیٹی کو پہنچانا تھا ویسے ویسے گھر والے چل گئے گھومنے کے لیے ان کے یہاں
تو سھی
ہوں اور
بس کچھش
کو پت ہے
پین
ایشا نے کال کیا نہیں مجھے کل سے میں نے بھی نہیں کی ہے بتایا تھا نا میں نے
ہاں ہاں
مجھے پتا نہیں کیوں بہت عجیب سا لگ رہا تھا
کیا
مجھے پتا نہیں کیوں اب بہت عجیب سا لگ رہا تھا
کیوں کیوں
پت نہیں جیسے کہتے ہیں نا کسی ہاں
کیا کیا کیا رے
جیسے کہتے نا دن میں کسی کا کال آ جاتا تھا بات ہو گئی وہ ویسے کمی ہی کمی سے لگ رہی ہیں
اچھا ٹھیک
لیکن میں نے لگایا نہیں
اوکے ب اوکے وض
ہوں
آپ کی مرضی ہے
ہوں مرضی تو میری بہت کچھ ہے پھر ہوں اچھا یہ بتائیے اس پہ اسپیکر آن نہیں ہوتا ہے یہ مطلب اس میں کوئی ایسا آپشن نہیں ہے
نہیں کہاں ہے اگر ہوتا تو میں نیچے فون رکھ کے بات نہیں کرتی
اور میرے پاس بلوٹوتھ ہے نہیں ہے
ہاں
بلوٹوتھ میرے پاس ایئر فون نہیں ہے اس کا میرے پاس ٹائپ سی ہے اس میں ٹائپ سی سپورٹ نہیں کرتا ہے
تو یہ واللاا اس فون میں یہ کرو لاگن
اچھا
ہی
کیا مطلب ہے اس میں پھر اس میں کریں گے پھر اس میں کریں گے
سوچ نا ڈسٹبنس م آوازش میں نے کہا یہ لکنگ کرو اس میں
ہوں لیکن ہاں اس کا ہے لیکن نہیں کریں گے لاگن پھر اس میں کرنا پڑے گا ادھر ادھر وہی چیز
بکے
ہوں اب اس کا جب ختم ہو جائے گا تو اس کے لے لائیں گے کوئی نیا نمبر اس میں پھر لاگگ کریں گے
ہ ہ لیکن آپ آپ کا ابھی وہ والا نبر ایسے ہی ہے نا کون سا تھا وہ اپنا ہی اھا نہ تھا
ایٹ سیون فائیو سکس والا ہے نا
نہیں نہیں ماما کابھی ایسے ہی ہیں نا اس پ سے لمٹ نہیں ہوئی نا میں نے ایسے ہی اس نمبر پہ کی اور گ کال ہے نا
اچھا اچھا اس کی لمٹ نہیں ہوئی ہے
نہیں کہاں ہوئی میں نہیں سوچا ہوں پہ لگا کے مطلب میں نے والے پہ ایک نمبر سے دس کیے اس لیے مطلب اصل میں دس ہوتی ہے لیکن خی میں کرتی ہوں
اچھا اچھا ہوں ہوں ہوں
اپنے ترنت کے جو حسر کیے ہیں وہ تو بہت ہے مطلب ایسے فون کرنے سے تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے ہے نا
ہوں فون کرنے کے لیے لگتا ہے چھ چھ بارہ چھ اٹھارہ سم تھنگ ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں
تو ویسے تو کچھ نہیں لگا ہوگا نا
کیوں نہیں لگا وہ کیا ہوا میں ہو گیا کیا
اتنا نہیں لگا نا بل اس سے زدہ ٹائم نہیں لگا
ہاں نہیں اس کو ایکچولی فون کا کیا ہوتا ہے کنسسٹینسی نوائز فری ہونا چاہیے اس کو کیا ہے کہیں بھی بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں یہ وہ فون نکالا ہے سو دو سو کیا تین سو کیا پھر کچھ کام کیا پھر ویسے یہ یہ چیز ہیں
ہاں وہی تو لیکن میں نے اپنا کوئی کھولا بھی نہیں میں پھر سے پچھتا رہی ہوں میں نے صبحی کیوں نہیں کیا
کیا چیز ہے ایک بلا
مش نا وہ والا ٹرانسپٹن وال ہ
ہ ہ ہاں جانلہ آج ہم آج ہم کو آپ کے گھر کی یاد آ رہی ہے
توسے کیوں
پتہ نہیں
اچھا اب ان دونوں نمبر کے لیے اکاؤنٹ نمبر تو ڈھونڈھنا ہی ہے نا اب کیا کریں اس کو تو دیکھنا ہی کتنا ہے کیا ہے
ایک گئی ایک نیا اکاؤنٹ کھلوا لیجیے ایک نے اکاؤنٹ اوپن کیجیے اور اس کے بنائیے دس یو پی آئی آئی ڈی
گوگل پے میں نے کہا تھا آپ گوگل پے اکاؤنٹ بنے
مجھے پت نہیں کیسے بنایا جاتا ہے
ہووم وومن سے کہیے سر
نہیں اس سے بھی نہیں پوچھیں گے آج ہم دیکھیں گے شام کو یوٹیوب سے مسیز بنائیں گے پھر
تو میں بھییکتی ہوں و ٹیوب سے
ہاں گوگل پے بنائیں گے اور سوچ رہیں ایرٹیل تھینکس ایپ پہ بنا لیں اور جتنے پلیٹ فارم ہیں جس سے یو پی آئی ہوتی ہیں بنا ہ
آتا
ویسے میرا یہ پنجاب نیشنل بینک والے اکاؤنٹ کا انٹرنیٹ بینکنگ نہیں ورنہ ایک یو پی آئی آئی ڈی اور آ جاتا ہے
پھر کیا ہے اس کا
ہوں
پھر کیا ہے اس کا
اس کا صرف فون پہ بنایا ہوا ہے نا میں نے اس لیے جو ہے
نچت
ہوں اچھا یہ بتائیے ایک فون میں ڈوگل دو ایپس چلتے ہیں ایسے کوئی آپشن ہوتا ہے
گی والولے والے آپ
ہوں
یہی مانیٹ والے آپ
نہیں نہیں کوئی بھی ایپ دو دو ایپ چلا سکتے ہیں فون میں
مجھے کوئی بھی کا نہیں پتا یہ والی لیکن میں دیوال چلاتی ہوں ابھی
اچھا ارے ہاں یار ہاں ہاں ہاں ایک میرے پاس اسکاؤنٹ ہے لیکن وہ پتہ نہیں چالو ہے بند ہے کیا ہوا اس کا میں نے ایک بار اکاؤنٹ ایک اوپن کیا تھا اس کا یو پی آئی بنا ہونا نہیں ہے کچھ ٹی ایم کارڈ بھی ہونا چاہیے میرے پاس پتا نہیں کہاں ہے وہ اگر اس پہ ٹرائی کرتے تو تو شاید اگر اوپن ہوگا اکاؤنٹ تو چل سکتا ہوگا
ہاں تو دیکھو اس کا کچھ ایک روپیہ ٹرانسفر کرو یا کچھ کرو
ہوں لیکن لیکن اس کا یو پی آئی آئی ڈی جو ہے نہیں وہ ہوا ہے نا ایڈ نہیں ہے تو پتا کیسے چلے گا
پچھاس
اے ٹی ایم اے ٹی ایم ہے اس سے ٹرائی کریں کیا یو پی آئی ڈی بانے کا لیکن مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے بن کیا بنایا تھا اس کا
چوروری تھا
ہاں اس پہ زبردستی دماغ لگا کے کیا فائدہ
ہوں
اللہ حافظ ہوں
مجھے کچھ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آج یہ ہوا کیا
کیا چیز
بہت کم بہت کم
ٹینشن ہو گئی نا کہ اتنا محنت کیا پروفٹ اتنا کم ہوا
اور کیا
کچھ ایسا کام لائیے جس میں دس ہزار پانچ ہزار ڈیلی کا بنے
ہوں ہو کا سلو
یہ جھونڈے ایسے سوشل میڈیا سے کوئی ایسا کام
جی وہ فن سے لؤں گے
اگر آپ ڈھونڈ لائیے نا تو ہم پھر یہ سیب ویب کا کام ہی چھوڑ دیںے پانچ ہزار دس ہزار اگر بننے لگے گا نا وہی کریں گے پھر چاہے مجھے اٹھارہ گھنٹے کام کرنے پڑے
وہی میں کہہ رہی ہوں اگر مجھے پتا ہوتی تو میں خود نہ کرتی
ڈھونڈیے نا پتا کریے کہیں سے
وہ کہاں سے کروں پ تھا
اب یہ بھی ہم بتائیں
اورور کیا
اپنے سر سے پوچھ لیجے
اگر سر کو دینا ہوتا تو اس نے مجھے پہلے نہیں دیا ہوتا
نہیں دینا نہیں اس سے پوچھے ایسا کچھ ہے
مطلب پھر اسے پہلے نہیں بتایا ہوتا وہ تو بول رہے تھے پرس کل کی پرسوں بھی آپ کی پیمنٹ یہ وہک ہوا ایس ہووا بس
ہ ویسے ویسے سر کو کتنا کمیشن دیتی ہیں
کچھ بھی نہیں وہ نہیں لیےتے کچھ
ہوں
وہ نہیں لیتے ہیں کچھ
کیوں نہیں لیتے کچھ تو لیتے ہوں گے
نہ نہ کک نہیں ہوں اور
اور سب ٹھیک ہیں اپنا سنائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس میں کرتی ہوں آپ کو واپس کال ٹھیک ہے
ٹھیک ٹھیک
جی جی ہوں ہوں اور